السلام علیکم و ععلیکم السلام
جی بتائیں جی اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں
جی الحمد للہ اللہ کا فکرے ہیں
اور آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے خیریت ہے
جی الحمد للہ سب اچھے ہیں
جی اچھا اور بتائیں کیا چل رہا ہے زندگی میں کیسے چلتی ہیں
جی اللہ کا شکر ہے سب اچھا
اور انٹرنیٹ ونٹرنیٹ تو آپ کل آج زیادہ یوز کرنے لگے ہیں آج کل آپ
چیک جی آج کل انٹرنیٹ کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے انٹرنیٹ انٹرنیٹ کا یوز ہوتا ہی ہوتا ہے ہر چھوٹی سی چیز میں اگر کہیں چھوٹا سا فارم بھرنے بھی جانا ہے تو ہمیں سب سے پہلے انٹرنیٹ کی ضرورت ہوگی فون کی ضرورت ہوگی بنا فون کے کوئی کام نہیں ہونے والا پڑھائی سے لے کر جاب پڑھائی ہر ایک جگہ کہیں بھی جانا ہو تو موبائل کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہاں تک کہ پڑھائی کے لیے سب سے زیادہ ضرورت اب موبائل کی یا ر نٹ کی ہو چکی ہے کیونکہ اب اسکولوں میں بھی گروپ بناات د دیا گیا ہے جس میں گروپ میں ہی سارا ہوم ورک بچوں کا آتا ہے وہ بنا فون کے پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں انہیں فون چاہیے چاہیے اور پھر آج کے ٹائم میں ایسا ہو گیا کہ چھٹا سےا چھوٹا یہاں تک کہ چار پانچ مہینے کا بچہ جو بیٹھنے لگ جاتا ہے آٹھ نو مہینے کا بچہ وہ بھی فون لے کر بیٹھ جاتا ان کے ماں باپ بھی مطلب سوچتے ہیں کہ روئے نہیں پریشان نہیں کرے ہمیں تو وہ فون دے کر کنارے بیٹھا دیتے ہیں
جی بالکل بالکل جیسا کہ یہ انٹرنیٹ کا جتنا فائد ہے نا ہمارے نظریے سے
جی جی ہاں بچوں کے لیے نقصان ہے بڑوں کے لیے فائدہ ہے اور نہیں اگر کوئی نقصان ان کے لیے ہے جو غلط استعمال کر رہے ہیں اور جو اپنے کام سے اپنے کام سے اپنے مطلب سے استعمال کر رہے ہیں تو ان کے لیے تو وہ فائدے کی چیز ہے اب جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں پڑھائی کے لیے فون دلایا گیا ہے پر وہ پڑھائی نہ کر کے اور ساری چیزیں اس میں کر رہے ہیں گیم کھیلنے یا کچھ بھی کر رہے ہیں پر پڑھائی نہیں کر رہے ہیں تو تو ان کے لیے نقصان کی چیز ہے یا ریل چلا رہے ہیں
آرام میں د گ جی جی یہ تو کیا ہے کہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اپن اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں اپن اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں بہت سی بہت سی بری چیزیں بھی ہیں
ہاں لیکن جو یہ چوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل دے دیتی ہیں ایک ایک دو گھنٹے یہ ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے اگر ہم بچپن سے موبائل کی عادت ڈال دیں گے ان کو ان کو ہرمیشہ سے موبائل کی عادت ہوگی وہ وہ مطلب چھوٹی سی کھانا کھانے کے لیے بھی وہ موبائل کا ہی یوز کرتے ہیں کہ جب تک موبائل نہیں ہاتھ میں یہ جی جی بالکل اگر وہ کھانا بھی جی کہ مجھے بچہ پریشان نہیں کرے ہمیں فون کی فون دے دیتے وہ پریشان کرنا چھوڑ دیتے ہیں رونا چھوڑ دیتے ہیں وہ
ماں بھی یہی سوچتی ہے کہ اگر وہ کہیں گھومنے جائے مان لوگ ماں باپ کہیں گھومنے جائیں تو وہ سوچتے ہیں ہاں بچوں کو فون دے دیتے ہیں آرام سے تاکہ وہ ہمیں ڈسٹرب نہیں کرے گا اور ہم آرام سے گھومیں گے آرام سے باتیں کریں گے
جی بالکل
کیا ہے فون دے دیتی ہیں اور وہ بچے کی عادت بن جاتی ہے ایک طریقے سے تو پھر کیا ہے کہ بچوں کو وہ چاہیے بالکل
کے رہ نہیں سکتا ہے اگر وہ اسکول بھی جاتے ہیں آج آج کل کے بچے جہاں اسکول سے آئیں گے نہیں وہ منہ ہاتھ چھوڑو کھانا کھانا چھوڑو سب سے پہلے وہ فون لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ فون دیکھیں گے پھر پھر اس کے بعد پڑھائی کو تو ایک دم پیچھے کر دیے ہیں کہ پڑھائی ایک پھی نکلتی ہےس
ادھر سےمجل ادھر سے مجل جی بالکل بالکل
انٹرنیٹ انٹرنیٹ کا جہاں ہمیں استعمال کرنا چاہیے پر بچوں کے لیے بہت کم استعمال کرنا چاہیے
جی بالکل بالکل انٹرنیٹ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو نا ہمیں تعلیم بھی حاصل کر سکتے دیکوپ اپن انٹرنیٹ پہ دیکھو دنیا کی تعلیم تین تعم حاصل کر سکتے ہیں جیسے بہت سارے اردو کی ک کتابیں ہیں قرآن شریف کے ایپس ہیں ان ان میں لے کے ان کو پڑھ سکتے ہیں
جی بالکل اس میں پڑھنے لکھنے ہر ایک چیز کے لیے یہ یہاں تک کہ بچ بچوں کے لیے بھی آتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے الفاظ اس میں سکھاتے ہیں سب کچھ اور لیکن ہاں جو بچے اچھی ویڈیوز میں دیکھتے ہیں یوٹیوب میں اردو کی بھی ویڈیو آتی ہے پڑھنے لکھنے کے لیے بھی ویڈیو آتی ہے اگر ویسے ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ اس سے سیکھ رہے ہیں پر یہی اگر وہ شارٹس دیکھ رہے ہیں یا ہاں ریلس دیکھ رہے ہیں تو وہ تو وہ تو انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھ لیے بس ہو گ اس سے ان کو کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے
وہ تو کیا ہے کہ ماں باپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بچہ کو شروعات سے دکھاتے کیا ہےب جیسے بہت تو وہ کیا ہے بچے کو اسلامک چیزیں ہی دکھائیں گے ہاں اور اگر کوئی بالکل مطلب جس کو علم نہیں ہے وہ تو کیا ہے شارٹس لگا دیں گے بچوں کے لیے ریلس
جی بالکل اور وہ پورا دن اسکلور کرتے رہیں گے بالکل بالکل آپ بتے کا
جی اور انٹرنیٹ میں کیا ہے اس طرح سے نا ہمیں فائدہ بھی ہے پہلے کیا ہے ہمیں آن لائن شاپنگ ہو جاتی ہے اپن کو گھر بیٹھے سامان مل جاتا ہے اور اور اسی قیمت پر
چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اب ہمارے گھر تک آ جاتی ہے پہلے ایسا تھا کہ ہاں میشو وغیرہ تھا جس سے ہمیں کپڑا وغیرہ آ سکتا تھا پر ویسا ہے کہ گھر کے سامان بھی سبزی فل ا ساری چیزیں منگایا جا سکتا ہے جی بالکل بالکل سارے سامان آ جاتے ہیں یہاں تک کہ چز ککرے
ہر چیز آ اس مطلب ابھی تو وہ پلنگ کٹ بھی چل کے آئے جاں تھا کہ ہر شہر میں بلنک کڈ کا اسٹور اوپن ہے تو وہاں سے کیا ہے بلنکڈ سے چھٹی سے چھٹی پانچ سے دس روپئے تک کی چیز بھی اپنا آڈر کر دیتے ہیں تو کیا آ ہے کہ دس منٹ کے اندر اپنے پاس آ جاتی ہے اور اس سے کیا ہے کہ آدمی کو سویدھا بھی ہے
اور یہ اگر ہم ہم لوگوں اگر چھوٹی سےی چھوٹی چیز لینے جا رہے ہیں تو پہلے کپڑا چینج کرو پھر گھر سے جاؤ وہاں تک جہاں تک ہم ہی کو لیٹ ہو جائے گا وہ سامان لانے میں پر وہ ہم سے پہلے لا کر پہنچا دیتے ہیں
جی بالکل بالکل ان کے پاس دس منٹ کا ٹائم رہتا ہے اور دس منٹ میں اپن کو کوئی بھی سامان منگاؤ کہیں سے بھی منگاؤ دس منٹ میں وہ اپن کو لا کر دے دیتے ہیں اور بالکل سیفلی لاتے ہیں اپل کو کہیں جانا بھی نہیں ہے کہیں آنا بھی نہیں ہے
جی بالکل مطلب انٹرنیٹ سے ہمیں بہت سارے فائد جی بالکل اور پرائز بھی اس کا سیم ہی رہتا ہے تو
جی بالکل بالکل پرائز سب سے مین ایشو پرائز کا یہ ہے کی کیا ہے اپن کو اسی ریٹ میں اپن کو گھر بیٹھے سامان مل رہا ہے اور ایک اسی ریٹ میں اپن کو باہر جانا پڑ رہا ہے اپن تکلیف پا رہے ہیں باہر جانے سے ابھی مان لیجیے پارشانی کچھ ہو رہا ہےب ان کو کچھ چاہیے تو اپن باہر نہیں جا سکتے نا اس لیے تو انٹرنیٹ دیکھے جائیں تو فائدے بھی ہیں خیر فائدے زیادہ ہیں اس کے نقصان کم ہے میں اس کے سھنان کو لوگ فالو کر رہے ہیں انسان کا لوگ زیادہ عمل کر رہے ہیں فائدہ وہہ جڑا گ وہ کیا ہے وہ انسانی دنیا میں بھی اور انسانوں کے اوپر بھی نقصان کر رہ ہے
جی بالکل آپ نے دیکھا
ںو
لیکن انٹرنیٹ سے ہمیں کچھ بھی اگر فائدہ ہوتا ہے ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے تو ہمیں اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے پر بری چیزوں سے ہمیں دور بھی رہنا چاہیے اگر
سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے ان کو ان سے بچنا چاہیے ان سے دوری بنائے رکھیں
یہ بات زیادہ ضروری ہو چکا ہے بنا انٹرنیٹ کا ہمار مطلب اگر ایک دن ہمارے پاس فون نہیں رہ تو ایسا لگتا ہے کہ ا مطلب اگر ریچارج بھی ختم ہو جاتا ہے ایک دن فون کا تو لگتا ہے یہ ڈبا ہے کون تو ہے
جی بالکل بالکل بنا انٹرنیٹ کے فون کچھ بھی نہیں ہے جہ جب تک اس میں انٹرنیٹ نہیں ہے تب تک فون کی کچھ بھی ویلیو نہیں ہے
جی بالکل بھی مطلب ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈبا ہے اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے چارج د رہتا ہے توے کہیں یہاں رکھا ہوا ہے فون کہیں وہاں رکھا رکھا ہوا ہے کہیں وہاں رکھا ہوا اور یہی ریچارج رہتا ہے تو ہم کچھ نہ کچھ کچھ نہچ اس میں دیکھتے رہتے ہیں پڑھائی کا دیکھ رہے ہو
ہو گی کہ جب اگر اپنے فون میں ریچارج نہیں رہتا تو اس کی بیٹری بھی ڈسچارج نہیں ہوتی ہے وہ کیا ہے پلی چارج رہتا ہے اور جیسے اپنے پاس ریچارج ہوا تو اپن کیا ہے کہ دن میں چار بار فون چارج تو لگاتے ہیں بند
جی بالکل کیونکہ اگر ہمارے پاس انٹرنیٹ رہتا تو ہم اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی ٹائم نہ ہوتے ہوئے بھی لیکن اس کو ہم لوگ دیکھتے رہتے دیکھ رہتے ہیں سوچتے رہتے کہ ہاں اب نہیں دیکھیں گے اب نہیں دیکھیں گے پر ہمارا دھیان ہمیشہ فون کی طرف ہی جاتا ہے اور ہم فون چلاتے ہیں کتنی بھی کوشش کر لیں اور یہاں تک کہ پڑھائی پڑھائی سے بہت زیادہ دھیان وہ کرتا ہے اگر موبائل دیکھ رہے ہیں بچے اور وہ پڑھنے بیٹھ گئے ہیں تو ان کا دس منٹ بد ایسا ہو جائے گا کہ نیند آنے لگ جائے گی اور پھر جب وہ پڑھائی سے ہٹ جائیں گے تو وہ فون چلانے لگ جائیں گے اور جب فون چلانے لگ جائیں گے تو ان کی نیند بھاگ جاتی ہے پھر وہ سوتے نہیں ہیں وہ فون چلاتے رہتے ہیں چلاتے رہتے چلاتے رہتے ہیں تو یہ سب بھی مطلب
نا جیسے وہ پڑھائی کو کرنے بیٹتے ہیں کچھ پڑھنے بیٹتے ہیں ان کو کہنے کہ نعرے لگتی ہے اور جیسے فون لے لیں گے تو ان کی پوری نیند غائب ہو جاتی ہے بس وہ سوچتے ہیں فون چلانا ہے وہ سب
جی بالکل لیکن یہ ہے کہ فون میں ہر ایک چیز کی اب جانکاری ہو چکی ہے اگر کسی سے کوکنگ نہیں آ رہی ہے تو وہ فون میں سرچ کر کے دیکھ کر بنا سکتا ہے اور اچھے اچھھی اس میں ریسیپی آتی تو مطلب یہ کہ فون بہت زیادہ فائدے مند بھی ہے اور بہت زیادہ نقصان بھی ہے
جی ایک لڑکوں کے لیے بھی زیادہ فائدہ ہو چکا اگر لڑی وہ کچھ بنانا نہیں آتا تو وہ کیا ہے کہ آن لائن ریسیپ دیکھ سکتی ہیں اگر اس میں بنا سکتے ہیں یا پھر لڑکیوں کو کیا بولتے ہیں فاسٹ فوڈ کا زیادہ شوق ہوتا ہے موموز
کھانا بھی آڈر کیا جا سکتا ہے
جی یہ زدہ تر یوز میں لڑکیاں لے رہی ہیں جہ تک مجھے پتا ان کو کیا ہے کہ زیادہ شوق ہوتا ہے موموز چاؤمین کا ان کا
منانے کے کے لیے کپڑے منگانے کے لیے کھانا منگانے کے لیے یا کچھ بھی اگر ان کا کچھ من کر رہا ہے کھانے کے لیے باہر کی چیزیں وہ منگانے کے لیے سب مطلب کھانے پینے کی چیزیں سب آرام سے گھر بیٹھے آ رہا ہے رات کو بھی اگر بارہ بجے کر دے رہے ہیں تو وہ آدھے گھنٹے میں آ کر پہنچایا جا رہا ہے تو مطلب کہیں جانے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے سب کچھ گھر میں فیسلٹی مل رہی ہے تو کیا
جی بالکل بالکل سب سر ہر چیزیں گھر بیٹھے مل جیے اپن کو تو
جی بالکل
ہاں ہاں جی تو پھر آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ان شاء اللہ آپ سے پھر بات ہوگی
جی انشاء اللہ پھر بات ہوگی اللہ حافظ
اللہ حافظ السلام علیکم
وعلیکم السلام